ہلو
ہیلو ہیلو
ہلو السلام علیکم
وعلیکم السلام
کیسی ہے سب خیریت آپ سناؤ
یہاں پہ بھی سب خیریت ہے
اور کیا کر رہی تھی
کچھ نہیں میں کو نا کچھ کوکنگ پارٹی تھی ہمارے گھر میں بچے کا برتھڈے تھا
جی جی
برتھڈے ہیں تو اس کے لیے نا ریسیپی پوچھنی تھی آپ سے کوئی ریسیپی ہے جو بچوں کو پسند آ جائے
جی بچوں کو تو آج کل یہ فاسٹ فوڈ ہی پسند آتا ہے ان کو میکرونی وغیرہ کھیلا دو یہ کھیلا دو بس
نہیں نہیں فاسٹ فوڈ نہیں اپنا نارمل انڈین ویج
بچے تو دیکھو ادھر ہمارے بچے تو یہ چکن بریانی وغیرہ کھاتے ہیں خوش ہو کے ایسا کچھ بنا لو یا پھر چکن وغیرہ کوئی بنا لو
اچھا ویسا کچھ نہیں آتا آپ کو جیسے ویج میں کیونکہ ہمارے یہاں سب ترہا کے بچے آئیں گے
اچھا جی
اب تو کھائیںگے نہیں نا سب لوگ کسی کو پسند ہے کسی کو نہیں ہے
جی ویسے اب کیا بنانا کیا چاہتی ہوں میں اس کے بارے میں آپ
جیسے کچھ ویسی ریسیپی ہو جیسے کہ بچوں کو جو پسند آ جائے جیسے پنیر ٹکا ہو گیا ملائی چاپ ہو گئی
آپ پنیر وغیرہ بنا سکتے ہو یہ بھی ایک اچھا ہے بچے کھا بھی لیتے ہیں خوش ہو کے یہ تو
ہاں تو آپ ریسیپی بتاؤ گے اس کی
جی میں تو ویسے میں اپنا کبھی کبھی کب جلدی جانا ہوتا جب بچوں نے تو میں تو ان کو بھرجی بنا کے دے دیتی ہوں ویسے تو
اچھا پنیر کی بھرجی
ہاں وہ بچے وہ اسکول میں نا خوش ہو کے لے جاتے ہیں
ہاں ہاں وہ تو خیر وہ تو نارمل سی ہو گئی نا جیسے سے بچوں کے پارٹی کے مطلب کی نہیں ہوئے گی نا وہ تو
پارٹی کے مطلب کی پھر آپ ایسے کر سکتے ہو جیسے اپنا پہلے پیاز ہوتے ہیں نا ان کے ان کو چار میں کاٹ لینا ہے چار پیس کر لینے ہیں پیاز کے اور ٹماٹر کے اور ٹماٹر پو سبوٹا ڈالنا ہے
ہاں
پورا کا پورا ڈالنا ہے پانی میں ان کو پہلے بوائل کرنا ہے
اچھا
بوائل کر کے نا وہ ساری گریوی بن جائے گی نا تو اس کو بعد میں تیل وغیرہ ڈال کے جو کھڑے مسالے ڈالتے ہیں نا جیسے کی
ہوں
موٹی الاچی ہو گئی دال چینینی ہو گئی اور ایسے ویسے مسالے ڈال کے اس گریوی کو بیچ میں ڈال دینا
اچھا
تو پنیر کو نا وہ توے کے اوپر تھوڑا سا آپ فرائی کر سکتے ہو تو پھر آں وہ جو اس کی تری ہوگی نا گریوی ہوگی اس میں تھوڑا نمک وغیرہ یا اچھے اچھے مسالے ڈال لینا جو سوادشٹ لگے اور اس میں وہ پنیر ڈال دو وہ تو بہت اچھا بنتا ہے اس میں تھوڑی سی کستوری میتھی آ نا سوکھی والی ہمم تو اس کو بیچ میں ایڈ کر دو تو وہ تو بہت سوادشٹ بن جاتی ہے ماشاء اللہ بچے تو اتنے خوش ہو کے کھاتے ہیں
اچھا اچھا چلو یہی ٹرائی کرتی ہوں اور ایک آد اور آئٹم دیکھ لیت کی کچھ بنانے کے لیے ان کے لیے جیسا کہ پ
چاول وغیرہ یا چاول بریانی وغیرہ بنا سکتے ہو وہ بھی جلدی بھی بن جات اور بچوں کی من پسند بھی ہے
ہاں میں بھی یہی سوچ رہی تھی بریانی بنا لیتے ہیں اور بازار کا تو موسم بھی ایسا چل رہا ہے بارش کا تو بازار کا تو من نہیں کر رہا بازار کا لا کے کھلانے کا
یہ تو ہے دیکھو بچوں کی صحت کے لیے بھی تو جس صحت کے لیے بھی ہانیکارک ہے نا تو کیوں بچوں کو کھلانا پریشانی تو بعد میں ہوگی نا
ہاں ویسے تو ہم ویسے بھی ہم نارمل میں بھی ہم بچوں کو باہر کا کم ہی کھلاتے ہیں بہت کم ہی جب بچے زیادہ ضد کرتے ہیں نا تب لاک لے کر آتے ہیں ورنہ ہم گھر پہ ہی بنا کے کھلاتے ہیں بچوں کو
جی پر بچے کہاں سمجھتے ہیں یہ تو بولتے ہیں کہ تین ٹائم میں ہی باہر کا کھانا کھلا دو
نہیں نہیں ہمارے بچے نہیں ہمارے بچے تو گھر کا ہی کھاتے باہر کا وہ تیل م مسالے بہت گندا یوز کرتے ہیں سب ہمارے رح سے یوز کرتے ہیں ن جس
وہ اسی تیل کو بار بار اسی تیل کو بار بار کرتے ہیں نا ری یوز کرتے ہیں تو وہ شریر کو وہ نقصان دیتا ہے
وہ نقصان بھی دیتا ہے اور وہ سب سے سستا تیل ل یوز کرتا
ہاں یہ تو ہے دیکھو ان کا تو وہ
ان کا تو کام ہے ہاں ان کا تو کام ہے لیکن ہم تو اپنی صحت کو دیکھ کے یوز کرتے ہیں نا سامان کو
جی جی
ہوں اپنا سب کچھ فریش لے کے آتے ہیں سب کچھ اچھے سے وہ موموز وغیرہ لے کے آپ بناتے ہیں تو کی چٹنی سبزیاں سب بیکار لیتے ہیں وہ
بالکل میں نے تو وہ ڈالی ایک تو پہلے تو مرچی ہی بہت تیز ڈال وہ لوگ تو اور ساتھ میں جو جو وہ وائٹ مایونیز دیکھا وہ تو بہت گندی چیز ہے جو بچے کھاتے ہیں وہ تو اتنے ویسے کھاتے تو بہت خوش ہو کے ہیں پر لیکن وہ بہت شریر کے لیے نقصان داک
نقصان ہاں لیکن ہم سواد تھوڑی نہیں دیکھنا ہمیں تو صرف بچوں کی صحت دیکھنی ہے نا سواد دیکھیں گے تو اپنے بچوں کا ہی نقصان کریں گے ہم
جی بالکل یہ تو ہے لیکن بچے بھی تو سمجھے بچے تو کہتے ہیں کہ نہیں یہی کھائیں گے یہی کھائیں گے بازار جب بھی جاتے ہیں پہلے تو مومس والے کے پاس رک جاتے ہیں
نہیں ہمارے بچے نہیں ہے ہمارے بچے تو کبھی کبھی بہت کم ہی چانس ہوتا ہے جو بچے ایسے مانگ موموز وغیرہ بننا ہمارے بچے نہیں کبھی من کرتا ہے اب بھی ہمیں تھوڑے ایسے آٹھ دس دن ہو گئے ہم نے گھر پے موموز بنائے تھے
جی دیکھو گھر میں ہم ہاں ہاں گھر میں ہم نا کم کم میدا جیسے کہ وہ بازار میں بہت موٹا میدا ہوتا ہے نا وہ ڈال اس میں سے اس میں ڈال بھرتے ہیں وہ چاؤمین بھرتے ہیں یا جو بھی بھرتے ہیں گھر میں تھوڑا پتلا بھی کر سکتے ہیں اس کو یا پھر کوئی اھا اچھی چیزیں ڈال سکتے ہیں بیچ میں جیسے کہ گاجر ہو گئی پتا گوبھی ہو گئی یا پھر سویابین وغ غیرہ ہوگی وہ ڈال سکتے ہیں وہ کیا ہے کہ شریر کو نقصان بھی نہیں کرے گی
ہاں ہیلدی ہوتا ہے وہ شریر کے لیے
ویسے بھی یہ سویابین ہوگی یہ بھی اچھی ہے شریر کے لیے اور گاجر ہو گئی پتہ گوبھی ہو گئی تو ویسے بھی بچوں کو کھانی ہی چاہیے
ہاں ہاں
تو ہم کوشش تو ہمیں یہی کرنی چاہیے کہ بچوں کو گھر کا زیادہ سے زیادہ کھلائیں تاکہ وہ بھی ان کا شریر صحت کو بھی کوئی نقصان نہ ہو
ہاں بچوں کو باہر کا جتنا ہو سکے اتنا اوائڈ ہی کرنا چاہیے
جی جی
اب بچوں کو ہمیں بوشیہ بنانا ہے نا بچوں کا تو ہمیں یہ باہر کی اس سے کیا ہوتا ہے کچھ بینیفٹ تو ہوتا ہی نہیں ہے بچوں کے لیے نقصان ہی ہوتا ہے اس سے بچوں کی گروتھ رکتی ہے
جی جی دیکھو آج کل یہ اس کا اثر زیادہ تر بچوں کے دماغ میں ہوتا ہے دیکھو پڑھنے لکھنے نے والے بچے ہیں تو یہ اگر میدا ہی کھائیں گے تو یہ پڑیں گے کیسے ان کا تو دماغ بالکل ہو جائے گا نا
ہاں میموری بل
بالکل دیکھو کچھ فون کچھ فون نے کر دیا بہت ان کا برا حال اور کچھ یہ جو بازاروں میں بہت زیادہ بک رہا ہے فاسٹ
ہاں فاسٹ فوڈ تو اتنا بک رہا ہے بہت ہی بکرا ہے اتنے ہوٹل وغیرہ نہیں ملتے جتنے فاسٹ فوڈ کے وہ ملتے ہیں اسٹالس
جی جگہ جگہ پہ تو فاسٹ فوڈ لگا رکھے
ہاں گلی اپنے روڈ پہ کم سے کم جیسے دس دکان ہے دس میں سے ہمیں پانچ تو ہمیں فاسٹ فوڈ کی مل جائیں گی
ھمم جی جی
ایک آئیڈیا بتا رہی ہوں میں یہ نہیں ہے مطلب اتنا فاسٹ فوڈ بک رہا ہے
یہ تو ہے بالکل دیکھو ان کا تو کمائی کا سادن ہے نا تو ہمیں تو کرنا ہی پڑے گا
کا تو بزنس ہے
ٹھیک ہے انہوں اپنا بزنس چلانے کے لیے تو کرنا ہی پڑے گا دیک اگر وہ اگر اچھی چیزیں کا پریوگ کریں تو ہم لوگ بھی صحت مند رہ سکتے ہیں نا
ہاں صحیح کہا اگر وہ اس کی جگہ ایک بار کو ہمیں اڈلی ڈوسا یہ نقصان نہیں دیتا پتا ہے
جی جی جی جی
جتنا کہ یہ موموز پیزا برگر یہ نقصان دیتا ہے
جی جی اور کیا کر رہے ہیں بچے سب خیریت سب خیریت آپ بتائیے کیا کر رہے ہیں بچے
بچے ابھی کوچنگ گئے ہیں سب کوچنگ سے آ رہے ہیں پھر دوسری کوچنگ جائیں گے
جی بس بچوں کے سر پہ پڑھائی نے بھی بہت ڈال دیا بہت
بہت بہت بڈ ن ہے بہت بڈن
جی جی پہلے صبح اٹھتے ہی ان کو اسکول بیھج دو پھر آتے ہی کبھی کوچنگ میں جانا ہے کبھی کچھ کبھی کچھ دیک تو کھیلنے کا تو ان کے پاس سمیں رہا ہی نہیں
ہاں صحیح کہا اپ نے تین بجے قریب اسکول سے آتے ہیں صبح چلے جاتے ہیں سات بجے پھر کوچنگ چلے جاتے ہیں پورا دن ایسے ہی ہو جاتا ہے بچوں کو ریسٹ نہیں ملتا تبھی تو اتنی بیماریاں چل رہی ہیں اب دیکھا نہیں ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اٹیک پڑ رہا ہے نی نیوز میں آتی ہے
دیکھو ان کے پاس کوئی نا کھیلنے کودنے کے لیے کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے ہم لوگ اپنے ٹائم میں بہت کھیلا کرتے تھے نا
ہاں ہاں
اب ان کے اب صرف یہ کتابی کیڑے بن گئے ہیں
ہاں پہلے کٹ پہلے بکیں اتنی ہارڈ بھی نہیں تھی جتنی ہارڈ اب ہے
جی جی جی اب اتنا تو ان کا اپنا بار نہیں ہوتا جتنا یہ کتابوں کا بوجھ اٹھایا ہوتا ہے انہوں نے
ہاں اب بکس وغیرہ بھی اب ہارڈ ہو گئی ہیں پہلے اتنی ہارڈ کورس نہیں ہوتا تھا
جی جی جی
ہاں پہلے تیسری چوتھی پانچویں تک کے بچوں کو یہی سکھاتے تھے کاؤنٹنگ ٹیبل
جی جی چلو پھر میں نا آپ کو بعد میں کروں گی تو مجھے کسی کا کال آ رہا ہے
اچھا اچھا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ب خدا حافظ خدا حافظ